ہیلو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ سمجائیے آپ کیسے ہو
جی جی میں ٹھیک ہوں اور بتائیے گھر پ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے بس بڑھیا آپ صحی آپ کے گھر پہ سب کھا رہے ہو
جی جی ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے
جی جی بس سب صحیح ہے
جی اور باقی کیا چل رہا ہے
بس کچھ نہیں تھوڑا کل گئے تھے گھومنے تو وہاں سے لیٹ آئے تھے تو پھر لیٹ ہی اٹھی پائے
جی نیند تو بہت ضروری ہے نا
ہاں وہ عادت خراب ہو جاتی ہے نا اگر کہیں سے دیر آؤ تو پھر وہی دیر تک سونا
جی جی جی جی نیند تو انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے ہے نا
جی جی جی بالکل
جس طرح کھانا پینا ضروری ہے اسی طرح صحت مند زندگی کے لیے مناسب نیند بھی بہت اہمیت رکھتی ہے
جی جی ہق کہتا ہے کیونکہ م ہماری زندگی میں ہمیشہ اس لیے رکھتی کیوںکہ اگر ہم پوری طریقے سے نیند ہی نہیں لے پائیں گے میں تو وہ ہمارے شاریرک صحت پہ اور ہمارے ذہن پہ ہر ایک چیز پہ اثر پیدا کرتی ہے پھر اس سے ہمیں سستی آلس آنے لگتا ہے
جی جی صحیح بات ہے اور جو نیند جو ہے وہ جسم اور دماغ کو آرام فراہم کرتی ہے نا
جی جی بالکل
اور پورے دن کی تھکان کے بعد نیند انسان کو تازہ دم کر دیتی ہے
جی جی
تو اچھی نیند صحت مند زندگی کی بنیاد ہے
ہاں لیکن اگر جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر ہم بالکل ٹائم سے سوتے ہیں اپنا سات آٹھ گھنٹے کی جو نیند ہوتی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں درست طریقے سے لیکن بائی چانس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راتوں میں ہم ڈٹ کہیں سے باہر آتے ہیں اس کے بعد جو ہم بعد کی جو نیند لیتے نا تو اس میں وہ سکون نہیں ہوتا اس کے اندر نا ذہن بھی ٹھیک نہیں ہوتا صحت نہ آلس اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی
جی جی صحیح بات ہے اور جو لوگ مناسب نہیں لیتے وہ زیادہ چست اور توانا رہتا
جی جی جی بالکل بالکل
اور ڈر کہہ نین دماغی صلاحیتوں کو بہتر بناتی ہے تو اس سے توجہ یاداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے
جی جی جی
تو مجھے لگتا ہے جو طلباء کے لیئے نیند بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ اچھی نیند کریں گے تو اچھی نیند انہیں پڑھائی میں بہتر کارکردگی دکھانے میں مدد دیتی ہے
جی جی بالکل کیونکہ اگر اچھا نیند ہم لیتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کو آرام پہنچاتی ہے دن بھر کے سارے کام کرنے کے بعد ہمارے جسم میں جو تھکان رہ جاتی اس تھکان کو وہ دور کرتی جی ہے
جی جی جی اگر ہم دیکھیں تو نیند کی کمی نہا انسان کو تھکاو اور چٹ ج کچرا بنا سکتی ہے تو اسے جو ہے پھر اس سے کیا ہے کہ پھر جو ہے اسے روزمرہ کے کام متاثر ہوتے ہیں نا
جی جی بالکل
تو مناسب ن جسم کے نظام کو درست طریقے سے کام کرنے میں مدد
جی جی اور مجھے لگتا ہے کہ اگر نیند ہمیں بہت ر ملتی ہے ہم بہتر سات آٹھ گھنٹے طریقے سے سوکھ پاتے ہیں تو ہمارے دماغ کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتی ہے اور ہم آگے کے کام میں منصوبہ بنا سکتے ہیں
جی جی صحیح بات ہے کم سے کم آٹھ گھنٹوں کی نیند تو لین لینی چاہیے ایک انسان کو تو جو
جی جی بالکل اور اگر وہی ہم نیند ٹھیک سے نہیں لے پاتے اگر ہمارا سونے کا ٹائم رات کو آٹھ بجے ہونی چاہیے ہم سو رہے ہیں راتوں کو دو دو تین تین بجے صبح فضر کے ٹائم سو رہے اس سے ہمارے کو بیماریوں کا شکار ہونا پڑ جات چ
جی جی جی جی ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں تو کیا ہے کہ نیند جو ہے وہ ذہنی سکون اور پرا اعتماد میں بھی اہم کردار ادا کر کرتی ہیں تو اچھا جھید سے انسان خوش مزاج رہتا ہے نا
جی جی
میرے سب میں نے خود دیکھا ہے جب انسان نیند نہیں کرتا تو وہ کچھ چڑچڑا سا ہو جاتا ہے اس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی کام کر پاتا
جی جی جی
تو یہی جو ہے کہ جو رات کو دیر تک جاگنا اور موبائل کا زیادہ استعمال جو ہے وہ نیند کے نظام کو متاثر کر سکتا ہے نا
ہقی کہتے پت آج کے معاشرے میں کیا ہو چکا ہے کہ جب سے ہمیں فونوں کی گندی عادت پڑی ہے نا تو ہم نے اپنی نیند کو ایسے بالکل بگاڑ دیا ہے بہت زیادہ وہ فونوں کے اوپر ہو گئی ہماری جب تک ہمارے فون میں نیٹ لائن ختم ہوگا یا فون ہمارے منہ پہ نہیں گرے گا یا پھر ہمیں لگے گا نہیں کہ ہاں اب ہمیں بہت تیز نیند آ رہی ہے تب تک ہم ٹھیک سے سوئیں گے
جی جی جی جی جی جی ا
کوشش نہیں کرتے ہمیں فون سلااتا تبھی ہم سوتے ہیں
جی جی صحیح بات ہے اور جو ہے ہر شخص کو نا اپنی عمر اور ضرورت کے مطابق روزانہ مناسب نیند
جی جی جی بالکل بالکل
تو وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا صحت مند تمیں شامل ہے نا
ہاں
اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جسم کا نظام متوازن رہتا ہے
جی جی جی وہی اگر دیکھو ایک چھوٹا بچہ ہے اسکول کا وہ پڑھائی کرتا ہے اپنی تو اگر وہ راتوں کو دو دو تین تین بجے سوئے گا تو اس کے آدھی تو جسمانی طاقت ختم ہو گئی پھر وہ پورے دن کے کام پڑھنے کے اپنے مختلف طریقے کی سرگرمیاں ان سب کو کیسے کر پائے گا
جی جی جی جی صحیح بات ہے اور جو ہے کہ اچھی نیند سے انسان زیادہ پرجش اور متحرک محسوس کر دو اور اپنے کام جاؤ بہتر طر انداز میں انجام دیتا ہے
بالکل بالکل درست ہووائے آپ نے کیوںکہ میں نے بھی محسوس کیا اگر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہوں تو مجھے رات کو تھوڑا لیٹ ٹائم ملتا ہے سونے کا تو صبح جب میں اٹھتی ہوں تو میرے اندر وہ ہمت نہیں ہوتی میں چڑچڑی ہو جاتی ہوں ان لوگوں سے بات کرنے کا من نہیں کرتا اور مطلب گھر میں بھی سب کو الٹے سیدھے جواب دینا پھر بعد میں احساس ہوتا ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ ایسا اس لیے ہوتا کیونک نیند ہی پوری نہیں ہو رہی ہے
اور جو ہے نا وہ نیند سے جسم کو اپنی کوت بحال کرنے کا موقع ملتا ہے اور انسان اگلے دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے
جی جی جی وہی ہے دیکھو اگر انسان کوئی بھی انسان پوری طریقے سے صبح اٹھتا ہے اپنے باہر جانا کام کرنا چار پیسے کما کے لانا گھر کے سو کاموں کو کرنا پھر اس کے بعد اگر اس کو آرام نہ ملے جسمانی آرام نہ ملے تو تو اسے پریشانی ہوں گی
جی جی صحیح بات ہے اور اچینین جو ہے نا وہ انسان کی توجہ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں کیونکہ اگر بندہ س اس کا جو ہے وہ دماغی توازن صحیح نہیں ہوگا
جی جی جی
بات ہے اگر وہ نیند لیتا ہے صحیح سے تو وہ اس کی جو ہے وہ توجہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے اسے بہتر بنا سکتا ہے نا
جی جی جی
اور جو لوگ جو ہے نا وہ منظم نہیں لیتے وہ آرام وہ عام طور پر پتہ کیا کرتے ہیں وہ عام طور پر جو ہے زیادہ صحت مند اور خوش رہتے ہیں
جی جی جی
اگر نیند پوری نہیں لیں گے تو وہ خوش نہیں ہوتا تو میرے حساب سے میں نے خود میں نے دیکھا ہے جب میری نیند پوری نہیں ہو میں تو خوش
والی بات ہی نہیں ہوتی مطلب اندر نا ایک تھکان ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ ابھی اس کو پہلے دور کرنا اس کے بعد ہی ہم سامنے والے سے کچھ بات کر پائیں گے اچھی وہ کہتے ہیں نا زبان میں میٹھا بن لانا تو اس کا بھی سکون ہونا بہت ضروری ہے
جی جی صحیح بات ہے اور نیند جو ہے نیند تو بہت زیادہ ضروری ہے بہت بہت زیادہ کیونکہ اسے کیا ہوتا کہ اسے جو احم ذہنی
بالکل بالکل
گ ہم نیند پوری نالے
جی ہاں کہ کہتے ہے کیونکہ نیند ہمارے جسم کو دماغی نظام کو بھی منصوبہ بناتی ہے اچھی نیند لینے والے میں افرتفری جو بھی مقابلے کر سکتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے مختلف طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں بیماریوں سے بھی دور ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم سوچیں کہ نہیں پورا پورا یں موبائل فون پہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ اپنا ضائع کر دے اور پھر صبح سوئے تو پھر اس اس میں وہ سکون نہیں رہتا
جی جی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ رات کو بیٹھتے ہیں فون چلاتے ہیں کوئی اور کام کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ کہ میں دن میں سو جاؤں گا لیکن دن میں سونے اور رات میں سونے میں تو مانو آسمان زمین فرق ہے
جی بالکل بالکل ہمیں یہی کوشش کرنیاہی جی اگر ہم گھر سے اپنا اچھا ماحول پیدا کریں گے وقت سے سونے کا وقت سے اٹھنے کا تو یہی ماحول ہمارے گھر میں آنے والے بچے یا ہمارے مستقبل میں جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا اس پہ اس کا اثر پڑے گا
جی جی صحیح صحیح فرما رہے آپ اسی لیے نیند اپنے ٹائم پہ کرنی چاہیے کام اپنے ٹائم پہ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ نہیں دن میں کریں گے کام رات کو کریں گے نہیں وہ صحیح نہیں ہے
کہ آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے کی ہے جو ہوتا ہے کہ میری کمر میں درد ہے میرے گھٹنوں میں درد ہے میرے سروائکل ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیوںکہ آدھے سے زیادہ ہم چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے روز مرہ میں وہ ہم کر نہیں پاتے ہیں
جی جی جی جی اور نیند کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے یہ جو ہے صحت اور تندرستی کا اہم حصہ ہے جی جی یہ اہم حصہ ہے تندرستی کا اور صحت کا بھی اس لیے نیند جو ہے وہ بھر وہ لینی چاہیے رات کو اپنے ٹائم پہ
جی جی بالکل وہی ہے کیکہ اگر جلدی سونا جلدی جاگنا انسان کی صحت کو سکون بھی دیتا ہے اور اس کو یہ بھی رہتا ہے کہ ہاں میری عادت میں سھار ہوا ہے اور وہ اپنی چیزوں میں نئی نئی سر گمیاں بھی ایڈ کر سکتا ہے
جی جی اور نیند ہے وہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے تو اس سے کیا ہے جو انسان کے کی صحت سکون اور کامیاب کے لیے بت ضروری ہے نا اسی لیے نیند کرنی چاہیے اپنے ٹائم پہ پوری ہے نا
ہاں ہاں
تو ہاں ویسے مجھے کال آ رہا تو آپ سے بات
ٹھیک جی جی ٹھیک ہے مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا پ ل تھا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ